ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام میم
سب بتائیے کیا ہو رہا ہے کیا حال ہے
کچھ حال نہیں ہے ٹھیک ہے سب کہہ رہیے تھے امی جان ابو جان سب کہ رہتے ہیں
ہاں ہمارے گھر میں بھی سب خیریت ہیں آپ فرمائیے آپ کی کیا ہے
امی سب کہہ رہیے تھے آپ کو بہت دن ہو گئے کال لگائیں
بالکل صحیح کا
ہوں
کہ آپ نے تو آج ہم کے حوارے میں کچھ بات کریں گے نا ہاں
کیا
آج نا ہم تعلیم کے بارے میں کچھ بات کریں گے جیسے تعلیم ایک ایسا موجوع ہے جتنی بات کی جائے ا کم ہوتی ہیں ہے نا
ہاں
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی
آ رہی ہے فرمائیے آپ کول چ نہیں رہئے ہو
آپ کی آواز ہی نہیں آئی کس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتی ہوں
تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہوں لوگ
فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہووں
ہاں میں تھوڑا سا ایک میچ جیسے کہ ا ہمارے خیال میں تعلیم کے لیے اہمیت کیا ہے
کیا کیا
تمہارے خیال میں تعلیم کی اصلی اہمیت کیا ہے
ج
اچھا چلو چھوڑو ہم آج تھوڑا سا تہوار اور تھوڑا موسم کے بارے میں آپ کے یہاں کا موسم کیا ہو رہا ہے
ہمارے یہاں کا موسم آج تو ٹھیک ہے پر کل خراب تھا موسم ایک دن صحیح ہے ایک دن خراب ہے یہی ہو رہا ہے
ہ
موسم کا کارن ہم سب یہ آپ دیکھیے کہ پیڑوں کی کٹائی زیادہ ہو رہی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل موسم تھوڑا گرم ہو رکھا ہے جیسے بارش ہونے کے بع بھی ہمیں بہت گرمی فیل ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے وہ کیونکہ جو ہمارے آس پاس کا واتاورن ہے آس پاس کا جو ماحول ہے جہاں پیڑ ہیں پودے ہیں ان کو کاٹ دیا جاائے بہت کم سکھیا میں ہمیں پیڑ دیکنے کو ملتے ہیں ہرا بھرا ماحول تو ہمارے یہاں تھوڑا کم ہی ہے ہاں جو کہ آپ بھی ج جی جی جی
آپ نے صحیح فرمایا دیکھیے پیڑوں کی کٹائی چل رہی ہے اس ٹائم کوئی ہممی ہمارے جیسے لوگ ہی چند پیسوں کے لیے ہی پیڑوں کو کٹوا رہے ہیں اور ان کو نشٹ کروا رہے ہیں تو پیڑوں سے ہمیں کئی فائدے بند ہیں پیڑ تو ہم کو برچھ ہم کو کئی فائدے بند ہے دیکھیے آپ ہم کو لکڑی دے رہے ہیں آکسیجن دے رہے ہیں پیڑ اور ہم کو چھایا بھی دے رہے ہیں پیڑ پھل بھی دے رہے ہیں سبزی بھی دے رہے ہیں پیڑ تو ان سے ہمیں بہت فائدے مند ہے پر ویکتی تو چھند پیسوں کے لیے ہی پیڑوں کو کٹوائے جا رہی ہے ان کو یہ یہ پتا نہیں ہے آگے آنے والی جنریشن ہے وہ کیسی زندہ رہے گی اب دیکھیے پہلے ویکتی ایک سو بیس سال سو سال جندہ رہتا تھا اب کہیں دیکھا ہے کوئی بزرگ ہو بزرگ بزرگ تو ہو نہیں رہے ہیں پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے پہلے تو اسی سال ستر سال نبے سال کسی کائی سو دس سال ایسے ہوتا تھا ابھی کا جو ماحول بر ہاں جی آواز سے نہیں آ رہا ہے بالکل کلیئر بول رہی ہوں میں تو
ارے تھوڑا زور سے بولو
ہاں جی میں کہنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے یہاں یا آپ کے یہاں ک یہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے لوگ ایک سو دس سال ایک سو تیس سال جیا کرتے تھے لیکن ابھی چالیس تک ہی اینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ خان پان بھی بہت ہے پکڑا ہوا ہے پہلے جو کھانا کاتے تھے گھروں میں موٹا اناج بہت زیادہ کھاتے تھے د پیتے تھے دہی کھاتے تھے لیکن آج چلووں کو آپ دیکھا ہوگا کہ لوگ دہی دودھ تو چھوڑ ہی گئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
اب دیکھیے اللہ تعالی کا شکر ہے آپ نے صحیح فرمایا اب دیکھیے کہ کھیتوں میں اناج پک رہا ہے وہ بھی کیمیکلوں دوارا پک رہا ہے دیکھیے آپ ڈائی کھاد ڈائی یوریا دوائی پوٹاس بیسی دوائی ڈال رہی ہو اس سے ہماری آپ کی جانی تو جا رہی ہے اس سے ہماری عمر کم ہو رہی ہے اب دیکھیے پہلی ویکتی گائے بھینسوں کا دیسی کھاد ڈالتے تھے کھیتوں میں اب تو دیسی کھاد تو نہیں ڈال رہے ہیں اب تو ویکتی دوائیوں سے فصل اگا رہے ہیں اب ان دوائیوں سے اگاؤ گے تو آپ کھاؤ گے اس کو اناج کو بیکو گے تو بازاروں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کی موت ہو سکتی ہے اس سے
فمیا آپ نے آج کل نینو یوریا کی تو
ڈیمانڈ رہی ہوی پہلے جب کھیتی کر کرتی تھی لیکن ابھی کیا ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ مہمیھی آ گی پٹیاج بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن
میم آپ کی صاف آواز نہیں آ رہی ہے آپ کوئی کڑر پڑر ہو رہی ہے
نہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پول خراب ہو رہا ہے ین وورا
اچھا بولیے فرمائیے
ہاں جی تو میں فرمانا یہی چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ہ آج کل ن اور سیروں میں بڑی بڑی سٹیاں ہوتی ہیں وہاں دو طریقے کی چیزیں میلے لگے ہیں کچھ جیوک ملتی ہیں کچھ ننینو یوریا کی ملتی ہیں اور جو جیوک کھیتی کا جو سامان ہوتا ہے نا وہ بہت مہنگا ملتا ہے جیسے آپ بڑی بڑی مہانگروں میں بڑی بڑی سٹیوں میں دیکھو گے نا تو وہاں جوک سبزیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ لوگ جو بڑے بڑے افسر ہیں یا جیسے سے کہہ سکتے ہیں جس کی نوکری اچھی ہے جس کا پیسہ اچھا آمدنی اچھی ہے وہ سارے لوگ ج بھی ج بھی
اب میں دیکھیے کہ سبزی ہے سو گرام کا پھل کدو گا تو اسے صبح تک شام سے انجیکشن لگائیں گے تو صبح تک اس کو پانچ کلو کا کر دیتے ہیں اس سے دیکھیے ویکتی تو یہ جانتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہونا چاہیے اس کے فائدے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے ویکتیوں کی جان جا رہی ہے اب آپ آپ سبزیوں میں کر رہے ہوئے کام اور کوئی اور ہے وہ بیسی اناج میں کر رہا ہے اور کوئی ہے پھلوں میں کر رہے ہیں تو آپ آپس میں ہی سب اپنی جان دے رہے آپس میں ہی دے رہے بھائی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہاں بالکل بات صحیح کی ہے آپ نے جیسے کہ سارے لوگ کیائے کہ پلوں میں اور وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ساری چیزیں نقصانات ہیں لیکن پھر بھی لوگ اسی چیز کو یوز میں لے رہے ہیں ہے نا
دیکھیے آپ ہیں ہمیں سب مل کر اس کا سمادھان ڈھونڈوں گی تو مل سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر تو آپ کی جان جائے گی ہماری بھی جائے گی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے یا درست بات کری ہے
اور میں فرماؤں کچھ
ہاں ہاں بالکل فرمائیے
دیکھیے آپ ہمیں ان کا سادھان ڈھونڈنا پڑے گا پیڑوں کو کٹائی سے روکنا پڑے گا اور یہ سبزی ہے پھل ہیں ان کو روکنا پڑے گا اب دیکھیے بازاروں سے کوئی بھی چیز لینے جا رہے ہو آپ تو اس میں ارے کیا ہوگا
ارے کچھ نہیں ہو نہیں بج رہا تھا آپ کچھ سمجھتے رہ کے
اب ارے ساؤنڈ بجائے ہے اب دیکھیے کہ آپ بازاروں بازاروں میں سبزی لینے جا رہی ہو پھل لینے جا رہے ہو تو اس سے ان کو ان کی پت تو ہے نہیں آپ کو کہ کتنے دن کے رکھے ہوئے ہیں
بالکل ماشاء اللہ کی آپ نے بہت بہت اچھے سے فرمایا کہ ہم بازاروں میں لینے کے لیے جاتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں جو بھی سامان چاہیے ہوتا ہے چاہے ہمارے کانے کا ہو چاہے ہمارے پہننے کا ہو چاہے ہمارے اڑھنے کا ہو لیکن وہاں ساری چیزیں یہی ہے کہ ہم تو یہ سوچتے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے نقصانات بھی ہیں ہم چیز کے بارے ہمیں سندر دھتی ہے لیکن ہمیں اس کی کوالٹی تھوی نا پتتا چلتی ہے کوالٹی تو جب پتا چلتی ہے جب ہم سے کاٹ کے اپنے گھر میں بناتے ہیں
اب دیکھیے کسان پسے کسی منڈی میں جا رہا ہے سامان منڈی سے کوئی کاشتکار خرید رہا ہے ویسا مطلب کوئی پھڑ والے ہوتے نا یہ خرید رہے ہیں دس پانچ دن میں سبزی جا رہی ہے گاؤں کی چھوٹی کرانہ اسٹور پر تو وہاں پر دیکھیے ان کو پتا تو ہے نہیں کہ کتنے دن ہو گئے ان تو پانی چھڑکا اور لے گئے ہری سبزی لے جائیے یہ ہری سبزی نہیں مل رہی ہے گھر اپنی اگانی چاہیے اپنے حساب سے کہ ہم اتنی کھا سکتے ہیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے اب دیکھیے پہلے پہلے دیکھیے ویکتی گھر کا کھانا کھاتا تھا اب تو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں نوڈلس چائمین وغیرہ ان سے کتنے مسالے ڈٹتے ہیں نوڈلس چامین ان میں کتنے ڈرتے ہیں دیکھیے برگر وغیرہ میں تو اس سے
جی
آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے
بالکل صی فرمایا آپ نے سیرت اور صحت فتیحب بھی آج کل کھانے کھان پان سے بن رہا ہے زیادہ نمک مرچ کھائیں گے مپت کلو ماں سے نکلاتے ہیں ہمیں آپ دکھائی ہے اور زیادہ تر کھانا باہر کا کھاتے ہیں جو جنک فوڈ ہوتا ہے ہمیں نہیں پت ہوتا نا اس نے صاف ستھرے برتن میں بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے یا پتیلا کیسا لیا ہے یا ہاتھوئے کہ نہیں دھوئے
وہ تو اللہ تعالی کا شکر ہے آپ سے بات کرنا ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے میں بہت سیکھ ملی ہم کو دیکھتے ہیں آگے بھی بات ہو ہوتی رہیں گی خدا آاپس امی جان ابو جان کو بھی بولتے نا خدا آاپس
رحم اللہ حافظ